ہلو ہاں جی السلام ععلیکم وہ وہ
وعلیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں
ہاں جی سب خیریت آپ بتائیے گھر پہ سب خیریت سے
جی جی اللہ کا فضل ہے وہ سب خریت سے ہیں اور بت ہے آپ کے آج موسم کیسا ہے
بس یہ ہمارے یہاں تو بارش کا موسم بنا ہوا ہے بارش آ رہی ہے بارش کے مزے لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا چلیے آپ سے بات کرتے ہیں آپ بول رہے تھے کہ ہمیں کسی ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے
جی جی جی میں کہہ رہا تھا کہ آج کل جیسے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا بہت سارا کریز ہو گیا لوگوں کے بیچ تو سبھی لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ہی ایکٹو ہیں تو کیا ٹھیک ہے ان انسان کے لیے سوشل میڈیا اچھا ہے جہ انسان کے لیے کتنا یوز کے لیے انسان کے لیے بہتر رہے گا کہ زیادہ ٹائم ہمیں سوشل میڈیا پہ بتانا چاہیے ج کچھ کم بتانا چاہیے تو تھوڑا سا ہاں آپ بتائیں گے چ لائن مجھے اس کے بارے میں
ہاں جی ہاں جی دیکھیے سوشل میڈیا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جو یہ ہماری زندگی کا نا آج کل کے ٹائم میں ایک اہم حصہ بن گیا ہے کیونکہ آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہمارے لیے تو دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی آپ کا رشتے دار دور رہتا ہے یا کوئی رابطہ بنائے رکھتے ہیں جیسے کئی رشتے دار ہمارے جو ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں کسی کام کی وجہ سے یا اپنی جاب کی وجہ سے تو ان کی معلومات حاصل کیسے کریں گے ہم اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہم ان کے قریب کیسے پہنچ سکتے تھے دیکھیے سوشل میڈیا اچھا بھی ہے ہمارے لیے اور برا بھی ہے دونوں ہی اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے وہ تو ہم اب دھیرے دھیرے آپ سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے نا
جی جی بہت اچھاپ نے بتایا کہ دیکھو انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کیونکہ انسان اس کو آج کے سمے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹائم پہ پتہ چل جاتی ہے جیسے کوئی ہمارا خاصا ریلیٹیو بھی ہے کچھ یار دوست کوئی متر ہے ہمارا وہ کہیں باہر چلا جاتا ہے یا دور چلا جاتا ہے تو وہ اپنی لائف کے بارے میں کیسے بتائے گا ہمیں ٹھیک ہے نا ہم کال پہ کتنے اتنا ہی اس کو پوچھیں گے تو نے آج کیا کیا تو کون سا ت نے ڈریس پہنا جا تیری ڈیلی کی ایکٹیویٹی کیا ہے ہمیں تھوڑا بتاؤ کال پہ بتائے گا بھی پر ہمیں اتنا مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے لوگ سوشل میڈیا پہ آج کل بلاگنگ اسٹارٹ کر چکے ہیں صبح اٹھتے ہیں اپنا کیمرہ فون اٹھاتے ہیں تو بلاگنگ بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہیلو گائز ہم نے آج یہ کیا ہم یہ کرنے والے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں آج ہم نے یہ پہنا ہے یہ کھا رہے ہیں تو اس سے انسان ایکٹو ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ کہ دوسرے کی لائف کے بارے میں پتا چل رہے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل میڈیا کے نقصان بھی ہیں کہ ہم سے زیادہ تر ہم کچھ غلط چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پہ خود کی لائف پہ بھی بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے چینجنگ آتی ہے انسان کی لائف میں اور لوگوں پہ بھی تھوڑا غلط اثر امپیکٹ پڑتا ہے تو انسان کو نا تھوڑا سوچ سمجھ کے اور اچھی تحلیم پہلے لے کے پھر ہی سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے اور اور سوشل میڈیا کی جو جرنی ہے جو کاروبار ہے سوشل میڈیا کے آج کے دور میں وہ اسٹارٹ کرنا چاہیے
ہاں نہیں دیکھیے سوشل میڈیا وہی ہم نے آپ کو شروعات میں سمجھایا کہ اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہماری سوچ پہ کہ ہم اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے دیکھیے آج کل کل کے ٹائم میں ایک جو ودارتھی ہے جیسے اب آپ کو پتا ہی ہے کہ پیچھے ہمارے کتنا کرونا دور آیا تھا کتنی مصیبت آئی تھی اگر دیکھیے اگر آن لائن یا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو بچوں کے جو دو سال تھے وہ خراب جاتے بچوں کو شکشا نہ ملتی آج کل دیکھیے بچوں کے پاس باہر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو بچے آن لائن بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا جو ہے ہمیں ایک نئی مہارت سیکھ سکتے ہیں مطلب ایک نئی کوشل سیکھ سکتے ہو دنیا بھر کی جو آپ کو خبر ہے وہ سوشل میڈیا کے واقف سے آپ ملتی ہے آب آپ کو سوچے جیسے کہ ہم نے ہم نے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کا پرچار کہاں سے کریں گے سوشل میڈیا سے ہی کریں گے نا
جی
دیکھیے اس کے فائدے تو بہت ہیں پر ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں کتنا استعمال کر رہے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ہماری سوچ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ اگر ہاؤس وائف ہے تو اگر آپ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں تو کتنا یوز کریں گے ہاں آپ کاروباری ہیں یا ودارتھی ہیں تو آپ اپنا سوشل میڈیا پہ اگر ٹائم زیادہ ووت کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو اتنا ہی بتائیے جتنا آپ کے لیے لابھ داک ہو جہاں پر آپ کو لگے کہ ہانی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیجے اس چیز کو نا
جی بہت اچھے سے آپ نے مجھے بتایا کہ ہم جیسے کسی بھی انسان کا کوئی کاروبار ہے تو وہ اپنا کاروبار سوشل میڈیا پہ لے کے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے ترم کا ہر انسان کا اپنا اپنا حساب سے کاروبار ہوتا ہوتا ہے شوق سے کاروبار کاروبار ہوتا ہے کسی انسان کو کوکنگ کا شوق ہے وہ کوکنگ کا کنسپٹ لے کے سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور اپنا اپلوڈ کرتا ہے کوکنگ کا
ج
ہاں تو کسی کو شوپ نگ کا ہوتا ہے کسی کو اسکل کا ہوتا ہے وہ اسکل بتاتا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ تو کئی لوگوں نے تو سوشل میڈیا پر بہت بڑا بڑا بزنس اسٹینڈ کر لیا ہے تو بہت ساری بڑی بڑی مارکیٹنگ کر رہا ہے ہر ایک انسان سوشل میڈیا پہ انسان ایکٹو ہے بہت اچھا ہے آپ نے بتایا کہ ضروری ہے آج کل سمے میں اور انسان کو آ اپنے حساب سے دیکھ کے ہی سوشل میڈیا پہ یوز کرنا چاہیے انسان سمجھدار ہے جو تعلیم دار انسان ہے جس کو تعلیم اچھی ہے وہ اچھا ہی کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہا ہے اور آئے گا اور جس انسان کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے تو وہ پھر سوشل میڈیا پ آئے تو جائے گا کوئی روکے گا نہیں بٹ اور اچھا کنٹینٹ نہیں اپلوڈ کرے گا تو وہ اپنے لیے بہت ساری پرابلم کریئٹ کرے گا تو اپنی زندگی کو اس خوبصورت زندگی کو ایک غلط راستے غلط ٹریک پہ لے کے جائے گا تو کل کو پھنسے گا پرابلم آئیں گی تو اپنی خوشحال زندگی کو خراب کر کے بیٹھ جائے گا تو یہ چیزیں دھیان رکھ چاہیے انسان کو
ہاں دیکھیے نا جیسے آج کل آپ کئی بار سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی یوٹیوب چلا رکھ تھا اپنی کوئی جوٹھی اب ا ہیں جیسے کئی بار کئی لوگ جھوٹٹی افواہ ہیں غلط معلومات اور نفرت پھیلانے والی سوشل میڈیا پر باتیں پھیلا دیتے ہیں اور وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان سے سے لے کے وہ دوسرے انسان سے تیزی میں پھیلتی ہے تو ہمیں یہ سب چیزوں پر ہمیں پہلے غور فر ماننا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے اس کا کیا اپیوگ ہے اب یا نہیں ہماری لائف میں یہ سب چیز اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا میں تو اس کا استعمال کریں گے ایسا نہ ہو کہ ہم غلط افواہوں پر وشواس کر کے اس کے قاعدے پر چلتے رہے دیکھیے اس سے آپ کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بےچانی تناؤ اور آپسی متبد بھی بڑھ جاتے ہیں نا کیونکہ کئی بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کنٹینٹ بناتے ہیں کنٹینٹ تو بناتے ہیں پر وہ اپنی نجی زندگی سے ریلیٹڈ اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا میں نا ایک افواہ کے روپ میں پھیل جات ہے جیسے کہ آپ نے ابھی پیچھے دیکھا ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا میں کسی نے ڈالا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس اتنا سونا ہے اگلے دن ہی اس کے گھر میں چوری ہو گئی تو دیکھیے ہمیں اپنی محفوجی کو خود خطرے میں ڈال رہے ہیں نا ہم اپنی سرکشا کو تو ہمیں یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی نا
صحیح بات ہے صحیح بتایا آپ نے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کا کو سوشل میڈیا پہ لے کے آ گیا ہے اور انسان کو نا اپنی حد تک ہی سوشل میڈیا میڈیا پہ رہنا چاہیے اتنا ہی لوگوں کو سوشل میڈیا پر اپنا نجی زندگی کا کنٹینٹ پرووائڈ کرنا چاہیے دینا چاہیے کہ جہاں تک ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہے ج سب کچھ ہی سوشل میڈیا پہ لے کے آ جاؤ گے تو انسان کے لیے تو طرح طرح کی دنیا میں لوگ ہیں تو کوئی نہ کوئی انسان ایسا اٹھے گا کہ آپ کو پٹ کرے گا آپ کے بارے میں کوشچن مارے گا تو وہ پھر انسان جو کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے وہ پھر پریشانی میں آ جاتا ہے تو اس سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں سوشل میڈیا پہ کیوں آ رہا ہوں تو جی اس کا اچھا موٹو ہے میرا کہنے کےی مطلب کہ کسی انسان کا اچھا موٹو ہے سوشل میڈیا پر ہر لوگوں کو کوئی اچھی چیز دینی ہے کہ صحت مند چیز دینی ہے لوگوں کو کہ یہ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے تو تبھی آپ سوشل میڈیا پہ آؤ کنٹینٹ دو نہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ ایک یوزر بن کے رو تو جو اچھے لوگ کنٹینٹ ہمیں دے رہے ہیں تو ان کا فالو کرو ان کا دیکھو گے جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے اس چیز کو فالو کرو تو اپنی زندگی میں اتارو نہیں تو آگے بڑتے جب کوئی اچھا ہے
ہاں بالکل بالکل بالکل دیکھیے یہی ہے کہ سوشل میڈیا تو ہم تو یہی کہنا چاہیں گے آپ سے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے نہ تو اچھا ہے نہ ہی برا ہے دیکھیے یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس کا استعمال کس مقصد سے کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر ہم اس کو صحیح اپیوگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ترقی کا اور علم اور متفقہ رستہ ہے اگر ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہمارے قیمتی سمے کو بےکار کی چیزوں میں برباد کرتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بار بار دیکھ کے ٹائم خراب کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پرکار سے ہمارے لیے ہانیکارک ہی ہو جاتا ہے نا تو مطلب سوشل میڈیا ہاں ہاں جی ہاں
عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی ان کا اوئرنیس پھیلاؤں گا اس چیز ج کے بارے میں تو اللہ حافظ
خدا حافظ جی